آپ ٹھیک اھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
کرٹ گیا وکیس سبمٹ
خ خود کٹ گیا م
ہاں مگر سب مٹ کی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے سب ٹھیکہاں چائے پی چائے پی
ریسٹورنٹ میں
ہاں ریسٹورینٹ میں پی
کس ریسٹورینٹ میں
لالا ریسٹورینٹ
اچا لالا ریسٹورینٹ میں وہ کہاں پہ ہیں
ادری ہے بٹ مالو میں اور آپ نے کھایا کھانا
نہ ابھی نہیں کھایا
اچھا ٹھیک ہے وہ گھر میں سب ٹھیک ہے اب دادا ٹھیک ہے ہاں ابھی کتنے کالز آئیں گے آپ کو
مجھے ابھی آ رہی ہے نا اب مجھے نہیں آتا ہے دیکھنا مجھے فی الحال آتی ہے کالس
ٹھیک ٹھیک ایک نمبر سے دس کال جاتی ہے ہے نا
نہیں ایٹین کال
میں بولتا اگر ایک ایک ہی بندہ کرے گا کال دس کالس جاتی ہے اچھا ٹھیک اور اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر ہے آپ کا
مجھے ابھی ادھر سے جی دیدی نے فون کیا نا اس کو بھی چالو ہو گیا ہے اور بسما کو بھی چالو ہو گیا ہے
سچ میں نیا نمبر
نیاں نمبر بسم کوبی دیدی کوبی
دیکھو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ابھی
میرے پاس ہے تو مجھے تو چالو ہو گیا ہے اب
اگر میں ائٹل ک ریچارج ڈالوں جی یہ کتنا ڈالا ہے اس میں لویسٹ پلان
کیا پتاہ ہے کیا ہے
نائنٹی نائن شاید ہاں نائنٹی نائن ڈالو
وہ نا چالو ہونے جائے اس کو آتی ہے ایس ایم ایس ہاں ایس ایم ایس آتی ہے اس کو
اگر فون ادھر کا فون آتا ہے اس کو
نہیں ادھر کا نہیں ادھر کا
پھر ڈالو نائنٹی نائن روپیز ڈالو اس
وہی کروں گی بسماس ہو بھی کوئی بات
ہاں اس کو میں نے ایک کال کی
اچھا
اس کو نیا نمبر ہو گیا نا چالو ادھر کا بھی جاتا ہے فون ادھر کا کا بھی پھوول جاتا ہے اس کو
کروں گی نا اس کو بعد میں میسج ہم نے کتنے صبح سے کالس کی تین
ہاں اب میں دیکھوں گا نا ابھی تھوڑی دیر بعد میں کتنے کال کی آپ آپ کو ادھر سے پورا تھٹی کالس ختم ہو گئے
ہاں مجھے نہیں ہوتا ادھر سے میں نے کیا تھا نا آپ نے صبح جب بولا تھا پھر مجھے رب نہیں
آ آپ دیکھیے آ آپ آپ کو آپ آپ کو شاید مجھے ضائع بھی ہوئے ہو گے شاید کال کچ
نہیں یہ روبی نے میں سے کل شام کو پہلے مجھے فون کیا ساڑھے بولا رہو ہوگی دو بجے تک میں نے بولا میں نے بولا رام رام میری بیٹی ہے میں کیا اس کا کروں گی پھر اس صبح کیا تھا فون اس نے میں نے بولا دے دو نمبر پھر میں نے اس کو کیا نا مجھے ادھر سے دکھا رہا تھا کچھ یہ اٹیمپٹ کچھ کالز مجھے لگتا ہے خت مت ہوئی ہے تب سے مگر میں نے کوئی ٹرائی نہیں کی
اچھا آپ کو دیکھنا تھا ایسے ٹاسک پہ دکھاتا ہے نا یہ کتنے کا اس پہ آتا ہے وہ سب لکیر آتی ہے وہی دکھائے گا نا آپ کو مجھے کیا پرلم میں نے کتنے کالز کی ہے
ہاں وہ آتی ہے نا ادھر تک فل
پل کتنے کتنے آگے کیا دکھاتا ہے آگے
آگے کرنے ابھی جب ہم فون کاٹیں گے نا میں آپ کو اسکرین شاٹ کرتی ہوں سینڈ
کچھ اور کال ہو گیا پھر ریفریش کرو پھر مت اگر بھی تیس دکھایا ہو گئے نا فل تھرٹی نہیں ہو جائے گی کال اگر ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی ٹوئنٹی ٹو ٹوینٹی تھری پھر ریفریش آل کالز کرنا پھر اور آئے آتے اس م ٹاسکس اگر تیس پورے ہوئے ہوگے نا ادھر وہ دکھائےائے گا تھرٹی پھر نہیں آئے گے ٹسک اگر تیس سے کم آئے ٹاسک ہوئے پھر آپ کو ٹاسکس اور آئے گے تیس تک برابر آئے گے پھر ٹاس
ٹھیک ہے ٹھیک
ہ اور اب دادا ٹھیک ہے اس نے پائپ لگائی
وہ لگا ہی اس نے
ہ ہاں
کم
کل شام کو لگائی
کسنی
اس کو انکل گیا تھا سات
ہاں
اور پاپا گیا تھا شاید ساتھ
ہاسپٹل ہی اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
شکر ہے اللہ کا روبیرہ آپ ہم نے آل اوور گنڈ پکا ہے روبی رات کو بھی رہتی ہے اسی
اس کو حیکت بولتی ہے وہ چھس ہزار روپے کے دن کو ڈرائی فروٹ کھاتی ہے
لئی خھدایا
اسما نے بولا اس نے وہ ہزار روپئے کی اور بولتے اس کے ٹاسک کو زیادہ پیسے آتے وہ کچھ نہ کچھ کچھ پروجیکٹ اس کا بولتی ہے دکھا دکھاتی ہے کشمیر کا موسم کشمیر کی نیچرل کے بارے میں اس کو زیادہ ٹاسککھاتتی ہے
نہیں مجھے بول رہی تھی وہ ہم ہمیں آتا تھا نا ہنڈرینڈ ٹاسک جیسے آپ کو ڈٹھنڈ ڈنڈ آئے گا وہ بولتی تھی اب زیادہ آئے گا تھوڑا
اچھا ٹھیک
کیا پتاہ ہے کیا بول رہی تھی آ مجھے آکب دینا چاہیے
وہ کیوں نہیں دے گا اس کو بولو مجھے دے دو یہ او ٹی پی تو اس کو وہ کیوں نہیں دے گا وہ دے گا
ہ اور بتا
بس شکر اللہ تال ابھی تین دو تین بجے ہوگا
کیسا موسم ہے وہاں سے
ابھی بارش پڑ رہی ہے اور
ایوا کول آنا تھا نا دن بھر ادھر ہی
کہا وہ تو تانگا اس کو میں نے صبح گیا تھا ادھر کو کھانا دینے سبزی دینے اس نے بولا تھا میں آؤں گا میں نے بولا مجھے کان پہ جانا ہے ادھر کس کے ساتھ رہے گی گھر پہ
آتی ہے نا تگون شاہ ہے نا وہاں پہ ان کو تانگ کرتی ہیں
میں نے بولا ادھر کس کے ساتھ رہے گی مجھے جانا ہے کام پہ اے کر سکتے ہیں
اور کیا قسمت قسمت
ہوں
خراب ہے ہماری قسمت ہی تینوں بہنوں کی تو کیا ہی کر سکتے ہیں
شادی کیا ہم پریشان ہیں سب اپنی اپنی جگہ
کی قسم پریشانی ہے اتنی ڈیڑھوں کی قبر کےسم اتنی زیادہ پریشانی کیا امودو کے بھائی کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے
ہوں اپ کیا کر سکتے
کیا کریں گے
اور
بس نہیں ابھی نہیں کھایا
نیما ٹھیک ہے زنی ٹھیک ہے
ہاں زنی بھی ٹھیک ہے ہاں سون ماسا کاادر ماسو ہے نا وہ بیمار تھا بچارا اس کو آکسیجن کم ہوتا ہے
چلو اللہ تعالیظ کو شپا دی
امین امین وہ کرتا ہے نا اسموکنگ اس وجہ سے
اللہہ اس کو شفا د دیتں
اور بت
ہ اس کا وہ بیٹا آتا ہے ادھر
ہاں ہاں
فیلحال آتا ہے اس کو ادھر
ہاں اور تو ہےبو
وہ تو آئے گا اس کو تو پتاہ ہے مجھے پراپرٹی ہے ادھر وہ ایک ایک د دوست اس نے وہ اس میں اس کو حصہ دیا ہے گلشناہ کو گیا بھی نہیں ا فیلال نے دیا اپنی بہن کو حصہ کیا ابھی نہیں
ہاں جی اجو
اس میں اس کو دک مک مکان میں ہے حصہ جدھر یہ رہتے ہے اچھا ایک روم اس کا ہے ٹھیک ٹھیک اس نے بناائے ہے اس کے کاغذ
ہاں اس نے بناائے سکسٹی تھازینڈ لگ گئے اس کو
اچھا س وہ اب ایک اس اس مکان میں ان کو کتنے رومز ہیں
ان کو ہے ایک دو تین چار
اچھا ایک دیا اس
ہاں ہاں
بقی کس کے نام پ ہے حلال کےے نام پ بت س قادر ماس
سن ماسر وہ اور کتنا ہی چھتا پھر بھی ایک روم دیا ہے کتنا ہی چارتا پھر
اچھا اچھ اچھی
بیٹے کو شادی کی تو پھر کیا گھس چھے گا اس کو ہ تو بھی ایک روم د
بہت
رہ تھی نا اب میں مارف کی شادی کرتی اس کو میں اس سرو میں الگ رہتی ہے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اس کو کرنا تھا اس کی شادی کو پھر عقل چٹھکانے آتی ہاں
بہت زیادہ خراب ہے وہ د سنا نا آپ نے کل وہ لڑکا تھا نا جو نا جس کو مارا تھا دلی میں
ہ
وہ تھا میری ماما ہے نا ہلو
ہاں ہاں ہلو
میری مما ہے نا وہ ان کا ریلیٹو ہے وہ ان کا ریلیٹو ہے میری ماما کو نہا ہاں بک گدل والوں سے اس کو پرسو ہی باب مر گیا ابھی ایک مہینہ ہو گیا
اچھا ٹھیک
آال بچارا
بال ان کو صبر دے
ا مین اوپر سے اس کو دو تین دن کے بعد ہی انگیجمنٹ
وہ کدھر رہتا تھا
وہ رہتا تھا شوپان میں
توپیان میں
ابھی وہ راج باغ میں تھاا مگر
اچھا ٹھیک ہے
ہوں کیا ہی کر سکتے کتنا ٹائم ہوا آپ کو مجھے نائن ٹوینٹی سیون ہوا آپ کو ابھی رکو پھر اور پتا
بہ شکپار علاقس
اس کے بعد میں آپ کو ٹرائی کرتی ہوں میں دیکھوں گی چلے گا مت ہاں
اچھا آپ دیکھو پہلے اس پہ کتنے
فون ابھی رکھو ایسے ہی
ہاں اور بھی دکھا دیکھو اس پہ کتنے آئے اس پہ دکھاتا ہے نا تھرٹی بائی تھرٹی وہ اگر کم ہوئے ہوئے گے نا کال ادھر سے پھر ریفریش کرنا پھر اور کغز آئے گی ھر پھر ریفریش کرنا پھر اور کالز آئے گی
ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر
ہاں اور اور بیمہ ٹھیک ہے
ہاں شکر من پاپا بھی ٹھیک ہے اس کو گاگور نے چوپیا تھا نا بیٹٹ کے مان پاپا کو چوہے نا اب اس کو چودہ انجیکشن لگائے ہیں
اچھا ٹھیک وہ بھی گھر پہ ہی ہوگا
ہاں ہاں ہاں
وہ بچارا بھی تنگ آ گیا خالہ کے چلو چلو اپ دیکھنا آپ تو پھر مجھے بولنا دکھا ٹین تھرٹی ف
کتنا ہو چلو ٹھیک ہے فورٹی ون ہوگی چلو سبمٹ کرنا ٹیک کیئر اپنا خیال رکھنا اوکے بھائی